ہاں ہیلو ہیلو
ہاں
بولو اور
بس ٹھیک کھانے میں کیا بنایا تھا
مرغا اور ساگ
ہمیں بھی تھا آج مرغہ اور ساگ
پیاز اور ساگ پیاز اور مرغا اور تھا ساگ الگ اور پنیر اس کے ساتھ تھی
آج نا دو دو تھے آپ کے وہاں کوئی آیا تھا
نہیں آج کوئی نہیں آتا ساگ اور پنیر ہم نے پکایا تھا وہ دودھ پھٹ گیا تھا پھٹ گیا نہیں وہ خراب ہو گیا تھا وہ تین کے جی تھا تو پھر پنیر اس کو بنائی
اچھا ٹھیک ٹھیک نہ
ہوں
اور کہاں پہنچیے آپ تیاری شادی کی اور کام کا
شادی تو ابھی بیٹھی ہے
میرے سسر بورے تھے پارسوں ان کی مت شادی ہے میں نے بولا آ نہیں ایسا ابھی نہیں کریں گے نیکسٹ ایئر کریں گے
اچھا ٹھیک اس کو کیا سالس آنا ہے
تو آئے گا نا وہاں پہ ہے نا وہ
اور
اس کے نہ وہ
اور
ا نا مکائی ویٹ ڈٹس سش اس کو کیا بولتا اس کو نا رافے کہ معاں وہن زر کیا ہوگیا آپ کو
اچھا ٹھیک وہ کیسے اس کو جانتے ہیں ہم
اس کو پہلے اس کے ساتھ انگیجمنٹ کر کے تھی نا
اچھا اس کو متلب آپ اس کی یاد آ رہی ہے
یہ دونوں سیم یہ دونوں سیم ہے بہرے بہرے
اچھا ٹھیک
اس کی اس کی مطلب اس کے ساتھ انگیجمنٹ ہو ہوئی تھی
پھر کیا ہوا
پھر ان ان کو یہاں پہ تھے بکریا اور مرگے ارگے انگیجمنٹ کیا کر کی تھی نا
ہوں
پھر اس اس کی ماں آئی ہیں یہاں کس کی اس نے یہاں پہ دیکھ تھا نا مطلب یہاں پہ مرغے ورغے ہیں وہ یہ کس سنا ہے پھر اس نے اپنی بیٹی کو کوبلا ہے
ہاں
آپ کیا کرو گی وہاں پہ وہاں پہ بکریاں ہیں مرغے ہیں آپ کیسے کو مطلب پالوگی پھر ان اس نے ان کو بولا یہاں پہ یہ نہیں ہم نہیں کریں گے وہاں پہ رشتے ت کیونکہ آپوگوں کو یہ سب کچھ ہے میری بیٹی کو وہاں پہ عذاب ہو جائے گا ہم نہیں کریں گے اسی بات پہ وہاں پہ کٹ کیا ہے ورنہ اس کو اس کے ساتھ شادی کرنی تھی ان کی انگیجمنٹ کر کے کی تھی اس لیے پاس واحد کے ٹائم میں آ نا دعوت پہ یہ کہاں جاتا ہے کہیں
اچھا ٹھیک یہ آیا تھا یہاں پر
آیا تھا نہیں یہ باہر جو بیٹھا تھا ٹینٹ کے باہر جہاں پہ لیڈیز کھانا کھا رہی تھی
یہ ازی کا بھییر کر رہا ہوں گا
اللہ کی قسم ہے وہیں پہ بیٹھا تھا پھر اس نے مجھے یہاں پہ بولا مم اس نے کو نا ممی کو آپ نے اس کو دیکھا شفقا کو ہاں شفقا نام ہے نا اس کا آپ نے شفقہ کو دیکھا اس نے بولا میں نے نہیں دیکھا کون شفقہ میں کسی شفقہ کو نہیں جانتی مجھے ہنسی آئی میں نے بولا میں مجھے کو کو یہ اس لیے گیا تھا اس کو اس اس کی یاد آ رہی تھی اس کو دیکھنے گیا تھا وہ کیسی ہے آج اس نے پھر بولا ممی جی نے مجھے فوٹو بھیجو میں دیکھوں گی وہ کیسی دکھتی ہے میں نے بولا آپ ہو اس سے اچھی
ہوں
کچھ نہیں ہے وہ لکھ ہیں وہ بحری بھی ہے اس نے بولا تو کاش اس کی شادی اسی کے ساتھ ہوئی ہوتی
ہ
خدا کی قسم بول کاش کی شادی اسی کے ساتھ ہو جاتی اس بہری نے میرے ماگذ کھائے
کیا ہو گیا اس کو پاگل کو پتی پھر بھی ہے
ہاں کس کا
اس کا نا آپ کی ساس کا نا میں نے بولا آپ کیا
وہ بولتی ہے جس کے ساتھ اس کی انگیجمنٹ کر کے ہیں نا کاش اس کی شادی اسی کے ساتھ ہو جاتی
ہوں
وہ وہ اس نے پھر بولا مجھے فوٹو سینڈ کرو پھر میں نے پنکی دیدی کو بولا آپ کو مات ہے شفیقہ کا فوٹو مجھے سینڈ کرو بولا ہاں ہے پھر اسی نے مجھے بھیجا میں نے پھر میں نے می کو دکھا ا رائے صاحب کو بھی دکھایا میں نے اس کو اتنی ہنسی آئی میں نے بولا اس لیے زن مر گیا دعوت پہ اس کو پتہ تھا وہ وہاں پہ سالس آئے گی وہ بھی وہاں پہ دعوت میںس پھر میں نے بولا یہ ن سب کو یہ باہر ٹینٹ کے باہر بیٹھا تھا چیئر پہ لیڈیز ٹینٹ کے باہر
ہ
پھر اس نے ممی جی کو بولا بھی اپ نے مت شفقا کو دیکھا میں نے بولا سب کو دیکھا میں صحیح تھی بولا ہاں کچھ تو گڑبڑ ہے میں نے بولا اس کی انگیجمنٹ اس کے ساتھ کر کے تھی یاد آ رہی ہوگی بول رہا ہو کب میں دیکھوں گا وہ کیسی ہے آج تب کیسی تھی ہے نا
ٹھیک اچھا ٹھیک پھر آپ نے نہیں دکھایا پاپا جی کو
ہاں اس کو میں نے دکھایا
ا آپ کو بولنا تو اس کوئی جانتے ہو
ہ اس نے اس کو میں نے بولا نا پاپا جی ادھر شفیقا ہے جس کے ساتھ آپ انگیجمنٹ کر کے ہیں
ا پھر کیا بولنا اچھا ٹھیک
پھر میں نے بولا اس کو دال میں کچھ کالا ہے
اچھا ٹھیک ہے
پاپا جی بھی کچھ کام نہیں ہے بوڑھے میں بھی اس کوئی یاد جوانی کی یاد آ رہی ہے
ہاں ہاں وہ تو سچ بات ہے اور
اور بتاؤ
بس شکر اللہ کا اپ ٹھیک ہو اچھے سے
ہاں میں ٹھیک ہو
مجھے کیوں نہیں یہاں سے جاتا ہے کال
کھا رہا تھا نا وارننگ وارننگ مجھے بھی کہاں جاتا تھا
پھر
میں نے کیاٹراٹرا تو اب لگ گیا
اچھا ٹھیک
یہ ہوتا ہے بیچ بیچ میں نیٹ ورک ایشو
اچھ ٹھیک ہے
آپ کو ہو جائے گا نا ابھی آئیمن کے ساتھ ٹرائی کرو پھر دیکھو وہ مت جائے گا
ہاں میں دیکھوں گی آپ بہت شکر
گرمی بھی اچھی خاصی ہے ہم میں شام سوچ رہے تھے ہم پکنک پہ جائیں گے آپ چھٹی ہو گئی نا بچوں کی سمر ویکیشن ہاں ہاں جاؤں گی نا
کب جانے ہیں آپ
تھرس ڈے کے دن جانا ہے
اچھا ٹھیک سائما کو شاید آج جانا ہے نیلم کہہ رہی تھی نہیں آئی یہ
نہیں اس نے بولا میں دو تین اس نے بولا دو تین دن کے بعد آؤں گی
اچھا پھر یہ کھٹے جاؤ گے
ہاں میں جاؤں گی تھرسڈے کے دن شام کو میں بیٹھوں گی دس پندرہ دن
ہاں کرو ریسٹ
کیونکہ ام پھر ہے نا یہ
ہوں
کیا بولتے اب ہے نا ایک ساتھ ان ایسا بھی نہیں ہے اس کو ٹور ہے آٹھ دن تک
اچھا ٹھیک
وہ آج جممو میں ہے
ہوں
کل ادھر سے اس کو جانا ہے پہلگام نائٹ پھر پارس بھی پہلگام نائٹ ہے
اچھا ٹھیک
پہلگام آپ تھرس ڈے کے دن جس دن ہم پم پہنچانا ہے پھر آئے گا ادھر ہمیں لے کے جائے گا پھر اپنے ساتھ
ٹ ٹھیک
ہوں
اچھی بات ہے
پھر اس کو جانا ہے فرائیڈے کے دن گلمرگ پھر آئے گا نا گھر پھر جو نا ہے سیٹرڈے کے دن سونمرگ سٹرڈے سنڈے سونمرگ میں ہے وہ اس کو وہاں پہ نائٹ ہے
اچھا ٹھیک
آئینگے نہ وہ بھی ادھر
اچھا ٹھیک
چھوٹی دیدی میں نے بولا آنے دو ان کو میں نکلوں گی یہاں سے
اچھا ٹھیک
کیونکہ پھر جاتے ہیں نا ہم ہم جاتے ہیں نا پھر پکنک ایک ساتھ پتاہ نہیں وہ بول رہے تھے ہم بھی اینگیں اب اب میں نے بولا نا مجھے جانا ہے تو اور لالی جی بھی جائے گی آپ اپنے گھر بچوں کو ہو گئی نا چھٹی اس لیے اب بول رہے تھے ہم جائیں گے پکنک اپور والے اور ہماں
اچھا ٹھیک
ہاں آج یہ بول رہے تھ نا یہ بول رہے تھے ان کو بھی لے جائیں گے مطلب جو نا یہ چھوٹی ہے دیدی ہے ان ہم نے بولا نہیں ہم آپس میں جائیں گے اپنی فیملی
اچھا ٹھیک
ایک ہی گاڑی میں پہنچیں گے سارے نا صاحب کی گاڑی میں ہم سارے پہنچیں گے
آپ کہاں جانا ہے
آپ پتہ نہیں ہم آئیں گے وہاں سے تو پھر جائیں گے نا اب جانا ہے پھر جیگے تھرسڈے کے دن پامپور
پہلگام کہاں جا سکتی ہو یاترا آئے گی نا
نہیں میں نے ان کو بولا کوکرنا بھیجنا کاش ہو جائیں گے وہ اچھی جگہ ہے فیملی کے لیے مجھے وہ جگہ پسند ہے
ک برنوار گیا تھ نا آ بچار
میں نے نیٹ پ دیکھا بنوار بڈگام
ہاں لیکن وہاں مزہ ہے آصف بہی گیا تھا نا پرسو
ہاں
پھر اس نے عابد کو وہاں پر دیکھا
اچھا ٹھیک فیملی وہاں جا سکتی ہیں
ہاںاں فیملی بھی جا سکتے آ سف نے بولا وہاں فیملی بھی ہے پانی جیسے پہل پہلگام ہے نا
ہاں
اسی سائ ویسا ہی ہے پانی وانی ہے فیملی جاتی ہے آصف نے بولا نا اسے دکھ دیکھا یا مجھے ویڈیو
نہیں رش مت ہے مطلب پانی میں پانی کا فلو مت زیادہ تیز ہے
مجھے اتنا نہیں پتا ہے تو اس نے مجھے یہ پکس نہیں اتنا نہیں ہے شاید
میں آصف کو پھر میسیج کروں گی مجھے دکھ ار کیسا ہے
ہاں ہ ہم بھی جائیں میں بھی جاؤں گی پتی کے ساتھ اگر اس کو ٹائم ہوگا تو میں بھی بریڈ وال
جہاں میں بھی لے جاؤ
ابھی کہاں اس کو ٹائم میں نے میں یہی سے کہہ رہا اگر اس کو ٹائم ہوگا تو
پتا ہے کیا کرو آپ اپپ ساری لڑکیوں کو لے جاؤ مجھے سائمہ کو رابو کو اور آپ
ہاں ابھی اس اس آپ کو پتا ہے ہم چھوٹی عید کے بھی دن نہیں گئے
پھر جاؤ اکیلے ہم نے کیا کیا
ہاں وہ بزی ہے نا اس کا جو سیلز مین تھا نا وہ نکل گیا اب وہ ڈھونڈ اب آیا اس کو دوسرا اب اس کو سک کھانا اس کو بھی آ ہی نہیں آیا اب وہ ڈھونڈ رہا ہے سیلز مین اس کو سارا پریشر ہے آب اپنے آپ پہ وہ آفس کا کام بھی دیکھتا ہے مارکیٹ بھی دیکھتا ہے اسی لیے اس کو ابھی فرصت نہیں ہے
اور آپ میں بتاؤں گی ایمن کو میرے ساتھ ایک کرو
پہلے میں کروں گی کاٹو فون
بیٹھو کیا بے لڑائی کرتے ہو
ہٹ